السلام علیکم
اللام سب خیریت
جی جی سب کہہری ہیں تھلہ کی مہربانی تم بتاؤ کیا کر رہی تھی
میں بس بیٹھی ہوئی اپنے پرانے دن یاد کر رہی تھی
او اچھا میں بھی بس بیٹھی تھی یہی باتیں یاد تھی تمہیں زیادہ کون سی اچھی تھی اپنی اسکول والی زندگی پسند تھی یا کالج والی زندگی پسند ہے
یا سچ بتاؤں اس اسکول والی زندگی کی بڑی یاد آتی ہے
جی وہ بات تو صحیح ہے وہ تو اسکول والی لائف تو تھی بہت ہی پسند وہ تو سب کو ا ابھی بھی کسی سے پوچھ لو نا اپنے والد سے یا اپنی اپی سے ان سب وہ بھی یہی بولیں گے یارا وہی تھا سمعت چھا مارام
جی اتنا مزہ آتا تھا کوئی ٹینشن نہیں کچھ نہیں صرف آرام
بالکل بالکل وہی بات ہے دیکھو نا پہلے اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ اپنا صبح اٹھنا تیار ہو کے جانا ہے نا اپنے وہاں پہ جو ٹیچرس وغیرہ ہوتی تھھی ان کے ساد
امی مجھے نیا نیا طریقے کا لنچ بنا کے دیتی تھی مجھے ابو چھ چھوڑنے جاتے تھے اسکول اتنا مزہ آتا تھا صبح صبح اس ٹائم پہ چاہے بے شک ہمیں وہ برا لگتا تھا بٹ اب لگ رہا ہے کہ کالج سے زیادہ اچھی زندگی تو وہی تھی
جی جی تو کالج لائف میں تو دیکھو کالج میں ہو جاتا ہے کہ ہم ایک آزاد ہیں جب جی کیا چلے گئے جب جی یا گئے یہ بٹ اس میں ٹائم ہوتا تھا ہمیں جانا ہی جانا ہے ہمیں پت ہے اتنا ٹائم ہمیں ادھر لگے گا ہم نے
ہمارے دوست آسانی سے بن جاتے تھے
اب وہی چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہیں کالج میں اوپر سے پہلے پہلے اسکول والی زندگی ایسی ہوتی تھی کہ چلو ہوم ورک ہے ٹیسٹ ہے کچھ یہ ہے وہ کر رہا کالج میں تو دگنا کام ہوتا ہے وہ الگ الگ سے پروجیکٹ ہو جاتے ہیں
الگ الگ سبجیکٹس آ جاتے ہیں نئے نئے ٹریولنگ کا ٹائم الگ لگتا ہے اس اسکول میں تو ابو چھوڑ کے آتے تھے
جی ادھر تو اب خود جانا ہی پڑتا ہے ا باہر بھی کچھ نکلو سہیلیا بنا لو دوست بنا لو ان کے ساتھ چلے جاؤ بس ایسے ہی بس نکل جاتا ہے سارا لیکن کالج میں تو نہیں دو بنانے میں بھی تھوڑا سا نا ایک جی بلا ہوتا ہے کہ یار بنے گا کہ نہیں بنے گا اسکول میں تو ہلکا سا کچھ ہوتا تھا ہلکی سی کی وہ کسی کو پین دے دو یا پ تو وہ تمہارا فرینڈ ہے
یہی ہوتا تھا بس اب دیکھو کالج میں جا کے تو اب تو آدھے لوگ بات بھی نہیں کرتے بات کرتے ہیں تو ہمارا اسٹیٹس دیکھ کے بات کرتے ہیں
جی یہ بات تو ہے
اب بچوں میں وہ بات بھی نہیں رہی
جی جی وہ بات جی جی ہمار ٹائم کی تو بات ہی کچھ اور ہے جی اسکول دیکھو نا اسکول میں ہم ایک تو ہم جاتے تھے کہ ہاں بھائی ہمیں جانا ہے پڑھنے جانا ہے دوسرا ہمیں ہوتا تھا کہ ہمیں وہاں پہ کھلایا جائے گا
جی اسپورٹس کے پیریڈ ہوتے
جی جی یہ گمس کھیلی جاتی ہیں
سب سے بڑی بات دوستوں کے ساتھ پکنک ہوتی تھی گھومتے تھے پھرتے تھے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے اب وہی دوست کتنے انجان ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے
جی جی وہی بات ہے ہم دیکھو نا کالج میں کیا رہتا ہے کالج میں ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے اپنا ہے کہ ا جانا ہے کہ نہیں جانا ہے وہ ہم ہم انڈیپینڈنٹ بن گئے تھے وہاں پہ کالج میں
اب وہ چیزیں یاد آتی ہے جب ممی منع کرتی تھی کہ یہاں مت جانا وہاں مت جانا
جی جی یہ بات تو صحیح بولی ہے آپ نے ای صحیح رہتا ہے
وہ ٹائم ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہم لنچ کرتے تھے ایک دوسرے کا کھانا کھاتے تھے باتیں کرتے تھے خوب
جی جی
وہ بیچ میں ٹیچریں ڈانٹتی تھی اب تو ٹیچر ر دھیان بھی نہیں دیتی کالج میں بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا
جی وہی وہی بات آ گئی نا پہلے ہم لوگ چھوٹے ہمارے اوپر دھیان دینا پڑھانا ہمیں تعلیم دینی ہے نا اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اب ہم ہم سے مطلب ہمیں ایک فریڈم مل گیا آزادی ہے تم جانا جاؤ نہیں جانا نہیں جاؤ دیکھو بٹ کالج میں جیسے رولس تو ہر ایک کے لیے اچھے ہوتے تھے مطلب اسکول کے لیے بھی ہے نا ٹائم پہ پہنچ انا وہ بھی بہت صحیح ہوتا س ٹہ چلے تو باہر نکل آئیں گے ڈنڈے پڑیں گے وہ بھی الگ ہوتا تھا اب تو کالجز میں تو وہ چیز نہیں نا بندہ کال بڑا ہو کے کالج میں آ کے یہی
وہ مزے کہا جب ٹیچر کلاس سے باہر نکالتی ہے تو بچ ب اپنا وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو روز آتے ہیں بٹ وہ بھی کچھ مومنٹس ایسی یادیں بن جاتی ہیں دوستوں کے ساتھ
جی وہ بات تو ہے اب دیکھو اب اب جو مطلب اب کے بچے ہیں نا ان کو یہ چیزیں نہیں ہیں
جی نہیں بالکل بھی نہیں ہے
ان کو بس ہوتا ہے کہ ہم کب مطلب کوئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں نا مطلب جب اسکول جانا اتنا رو کے جاتے ہیں مطلب کرتے ہیں پہلے ہم تو ہوتے تھ اتنی خوش ا چی سے جانا اٹھنا خود ہی اٹھ جانا اپنا تیار ہو کے امی کو بولنا تم مطلب بریک فاسٹ بنا دو لنچ بھی دے دو وہ سسٹم الگ ہوتا تھا تھا اب وہ سسٹم نہیں ہے بچے تو مطلب جاتے بھی نہیں ہیں رو رو کے جائیں گے اسکول من ہوگا مطلب وہ بہانے لگا دیتے ہیں نہیں جانا یہ نہیں کرنا دیکھو بی یہ زندگی ہے اپنا انجوائے کرنے کی ہم لوگ بولتے ہیں ہم کالج میں آ کے انجوائے کرتے ہیں بٹ نہیں جو ہم نے اسکول میں اپنا انجوائے کیا ہوتا ہے نا وہ اسکول کی لائف
بیسٹ پارٹ ہوتا ہے
جی اس کو ہم بولے نا ہم ج بڑے ہو جاتے نا جب مطلب کافی ٹائم ہو جاتا پھر ہم سوچتے ہیں نا یار کاش وہ دن واپس آ جائیں کاش ہم اسکول جائیں اس کو دیکھو بندہ ہمیشہ کالج نہیں یاد کرے گا اس
جی اسکول سے بہت ہی ہے بچپن میں جہاں سے ایک بچہ پڑا ہوتا ہے وہاں پہ پہ بہت یادیں ہوتی ہیں
جی جی اپنا اٹھنا بیٹھ اپنا کھانا پینا دوست بنانے کیونکہ دیکھو جو اسکول والے دوست ہوتے ہیں نا وہ اسکول تک رہ جاتے ہیں اور جو کالج والے ہوتے ہیں وہ کالج تک رہ جاتے ہیں ا وہ کوئی دوست ہوگا جو آپ کو لاسٹ تک آپ کے ساتھ نبے گا
ورنہ تو اور اسکول میں نا دوستی بھی یہ اسٹیٹس سمبل پیسے دیکھ کے نہیں ہوتی تھی اور آج کل دیکھو صرف دوستی پیسے دیکھ کر ایسی ہوتی ہے بس جیسے کہ بس یہ پیسے والا تو اس سے بات کر رہو ہو نہیں ہے تو ہم اس سے بات کیوں کریں
نہیں کریں گے بالکل بالکل دیکھو پیسے اس سےچھ تھوڑی خریدا جاتا
جی دوستی اپنے میں یہ ایک بہت بڑھیا چیز ہوتی تی ہے
جی اس کا بھی سکون ایک الگ ہے مطلب ہم کسی کو جانتے نہیں اس کے ساتھ بات چیت کرنی وہ بھی چیز س تو ایککون الگ ہی ہوتا تھا نا دیکو نیا نیا بندہ ملے گ ھر ہم بات کریں گے پھر ہم بولتے ہے نا نہیں آج میں نے اس کی مدد کی تھی وہ تو میری اچھی سہیلی بن گئی ہے پہلے دیکھو اسکول میں یہ یہ اسکول میں جا
سکون ملتا تھا ایک جا کے
جی جب مطلب ہمارا جب جنم دن آتا تھا تو ہم نے جب جانا ہمیں مطلب گفٹ لے یا کچھ لے کے تو ہم ل ہوتا تھا ہم اپنی سہیلی کو لے کے جائیں وہ کالج میں وہ چیز ہاں ہے کالونی تو وہ چیز ہے ہی نہیں
جی نہیں بالکل بھی نہیں بس وہاں پہ تو مطلب ہی دنیا رہ جاتی ایک بس ایک
جی جی اور ادھر تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا اسکول میں تو یہ پتہ لگتا تھا کہ مطلب ہے ہم جنم دن ہے تو ہم نے تب اپنی اسپیشل ڈریس لے کے جانے
پہن کے جاتے تھے بچوں کو بانٹتے تھے کھانے پینے کے لیے دن اور ساتھ میں ٹافی ہی بانٹنے لے کے جاتے تھے تو کتنی لڑائی ہوتی تھی کون جائے گا
ہاں یہ تو بات بالکل صحی تھی تم چےوگی مطلب ایک کو لے کے جاؤ دوسرے راز سی ایسے ہی چلتا تھا دیکھو کالج میں تو یہ چیز کا تو بالکل
بالکل بھی نہیں مم آپ نے ہمارے والدین بول دی تھے تمہیں جہاں جانا ہے وہاں جاؤ جو مستی کرنی ہے وہ کرو بٹ
جی جی جی جی یہی چیز تو ہوتی ہے دیکھو نا کالج میں تو گ رہا ہے تو کالج میں دھو یوننیفارم دیکو سکول میں تو یوننیفارم بردی ڈال کے جانا چلو ایک برتھ ڈے ہے اس دن ہم نے اپنی کوئی اسپیشل ڈریس لے کے جانے ڈال کالج میں تو ہم جا ہی کپڑوں کے ساتھ رہے ہیں اس میں کس کو پتا لگ رہا ہے کہ تا تمہارا برتھ ڈے ہے کہ نہیں
جی اس دن کوئی بائی اسکول سے کوئی اسپیشل فیل تھوڑی ہوگا
وہ تو بات صحیح ہے اسکول والا فیل تو کہیں نہیں آ سکتا وہ تو آج بھی ہم اپنے مطلب جائیں نا جدھر جدھر سے ہم نے اپنی پڑھائی کی ہوئی ہے وہ بھی کالج میں اسکولس میں مطلب وہاں پہ ایک باری پیر رکھو گے نا آپ وہ ہر ایک چیز وہ یاد آ جائیں گی ایسی نہیں کہ آپ کو بھول جائیں گی ہر ایک چیز آپ کو یاد آ جائے گی وہ بینچ وہ باتیں جی جی باتیں وہ چیزیں جو مستی کرتے تھے مطلب ایک بورا نا ریمائنڈ ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں ایسا لگے گا پتا نہیں آپ جیسے وہ وہ نہیں ہوتی تھی ٹائم مشین پرانے زمانے میں چلے جاتے ہیں ویسے والا سسٹم
مزہ آتا تھا جو بھی ٹائم تھا اسکول کا بنا اسٹریس کے بنا کسی چیز کے کافی مزہ آتا تھا
جی جی میں ابھی وہی بتا رہی تھی فوفو آئی تھی ان کے بچے آئے ہوئے تھے وہی اییسے ہی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے پرانے وہ پوچھ رہے تھے میرے آپ ہی آپ بتاؤ میں بھی وہی بتا رہی تھی بچوں کو میں نے کہا چلو بچوں کو بتائیں تھوڑا بہت پرانی چیزیں پوچھتے تھے
انہیں ہمارے ٹائم کا پتا لگے گا تو یہ بھی اپنے دوست دووں کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے کھائیں گے پیئیں گے مستی کریں گے بھید بھا نہیں کریں گے
جی جی میں نے یہ بتا رہی تھی اسکولس کا اپنے اپنے اسکول کی فرینڈس اپنی ٹیچرس اپنے جو کارنامے کیوں ہے لڑائیں جھگڑے ب وہی چیزیں خوش ہو رہے تھے وہ کہئے تھے آپ نے تو بہت کچھ کیا میں نے کہا بس اللہ کی مہربانی ہے اب وہی سوچ رہے تھے یہ کہتے ہیں اب اپ کو الجمنٹ کا کالج کا اتنا یاد نہیں رہتا ہے جتنا مطلب سکول کا رہتا ہے دیکھو کالج کا بھی تو اپنا ہی ہے دیکھو ہمارے حساب سے دیکو اسکولس میں تو ہمیں تعلیم ك بارے میں بتایا جاتا ہے نا ہمیں تعلیم کے بارے پڑھایا جاتا
جی بس اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پرق ٹی ٹیچرز اور ہمارے دوست لوگ اچھے تھے ہمیں باہر جا کے بھی ہمیں باہر میں رہنے کا محسوس نہیں ہونے دے انہوں نے ہمیں گھر جیسے رکھا
جی جی دیکھو نا اسکولس کا تو وہی ہو گیا نا ہمیں اچھی تعلیم دینی ہے اور کالج میں ہمارا کیا رہتا ہے کالج میں ہمارا عجت ہے کہ ہم نے اپنا ایک جو آنے والا ہمارا بھوشیہ ہے اس کو ہم نے تیار کرنا ہے اس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے بس یہ فرق ہو جاتا ہے باقی تو جو ہمارے اسکولس کے کی یادیں ہیں جو ہمارے وہ تو اسکولس کے ساتھ ہی جڑے ہیں وہ کہسی کے ساتھ جٹ سکتے وہ ہم پھر کسی اور دن کریں گے اس پہ کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا ملیں گے ہم لوگ
جی جی جی الگ جلدی ملے ہم
جی جی اور اب بڑھیا لگا تم سے بات کر کے
مجھے بھی بہت اچھا لگا خدا حافظ
فیض